الحمد ل الا
ہاں اور سنیجو کب سے جا رہےپ
نہیں
ہوں نہیں چلو گا چیاری جی
نیو بڈ سل فلاور اسکول
ہاں اسکول کا نام بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے میں اسکول کو کب سے آ رہے آپ
بارہ تاریخ سے بارہ تاری سےا میں مات کرتا ہوں
ہاں اچھی بات ہے اور آپ کے ڈیڈی کیا کام کر رہے آپ کے والد صاحب
ہلو
ہلو آپ کی ڈیڈی کیا کام کرتے کیابا
اچھا سینٹرگ میں کام کرتے ہیں
سینٹرنگ کام میں کیا کیا کیسا کرتے م گ آئیڈیا ہے ہ گھرب نتے اور اورگگ ہےڈیا
اور
پرڈانگتے
ہ ہاں
پاپا پاپا جو کام کرتے ہیں کنے فلٹ دلا کام کرتے ہیں پاپا
گراؤڈ فلور بلڈینگ
ہوں اور پپا کا فیورورٹ گاڑی کون سی ہے
بڑ گاڑی اس کی آواز بہت ڈدر رہتی ہے
اچھا اور کیا معلوم ہے گاڑی کی مائلج اور کون سی گاڑی ہے نارمل گاڑی ہے یا گ رگ کی گاڑی ہے ہو
گرون کی
پانچ گرا دو گرا
ہاں اور گاڑی میں کیا کہہ رہے تھا انجن کی انجن کدنا رہتا ہے انجن
بہت بہت مڈ رہتا
ہاں کوئی گ بناجن کی گاڑی ن چلتین
نہیں چلتی نہیں چلتی
ہوں اور گاڑی گاڑی کی پٹرول ہوگا تو کیسے چلااتات گاڑی دگ مار کے ہلو ہلو کیا کر رہے تم کام کر رہے ہو کیا کام کر رہے کہ گیاا کہ گیا تھڑا تھوڑا جی نک کرو کچھ بھی پانی بڑاب پہلے
پانی بڑا تو گھر تو نا اور سردی ہوتی سردی ہو کے تو کیا ہوتا طبیعت خراب ہو جاتی ھ چلے للو ہاں اورار بولو تم گڈ ساف کری
دوؤ
گڑساب کیس کر رہے اورے گڑساح پہلے تو جیاازا معلوں ابھی بارش پڑی نا بارش پڑنے سے طبیعت خراب ہوئی تھی طبیعت خراب ہوئی تو ہ اور کیاول کونے بازو
بجو کو مممی ہے
م ہیں م ہیں اور اور کون کون ہے
جین مے ہ آ ر ت چکن ہاں
آچ کیا ہو ہے نہیں یہ بزی ہو گئے
کپڑے چینج کروں تھا
نہ کوو کپڑے وپڑے ک
نہیں پائٹ کچی ہو گئی پوری
ہاں ٹھیک ہے فون میں ریکارڈ نہیں ہونا چینج کر رہے ب تو کیا ڈسکالفائی کر دی ت فل کر دی تھ فل کر دی تھ نہیں س س کچھ بھی نہیں کروں بولو ہ کیا کر رہ تھے کیا بات کرتے ہاں اور ب آج کیا کریں دن بھرج ہ ہوں
میں چھ بجے اھ کے بریج کرا مود اس کے بعد سابن سے دو بار منہ دھویا منہ دھونے کے بعدال گرانڈ فادر کے ساتھ شاپکو گیا
ہاں
جانے کے بعد سائیکل چلا ل کے کوفر ڈال دیا ڈال د کے گھر میں آ کے ٹی وی آن ٹی وی دیکھ کے
جس ادھر
ہمنایںند
ہاں کیا کرے گاڑی دکان بھیہ جا کے زیادہ کیسے
چپس لیا
چپس لیے چپس لے گئے ارے ج کیا بول وہ ایک ضروری ہے گھر میں ناشتہ کرنا ضروری ہے
گھر میں ناشتہ کرنا ضروری
ہ ہاں گھر میں ناشتہ کرے تو پیسے بھی سیف ہوتے اور باہر کی چیزاں نہیں انا زیادہ خاص کر کے س اتے ن ہاں اگر صبح اٹھ کے اگر باقیز کھائی تو نہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر کےیں جانا پڑتا سیڈ م رد ہوتا مارم
ہاں
تو ایسے اچھا کیا ہے گھر میں ممی کو بولتا ہے ہیلدی چیز بناؤ بول کے جیسے کہ مارننگ مارننگ میں کیا بنا سکتے فرائیڈ رائس یا نارملی چیز سوپ یا ٹماٹو سوس بریڈ بن کے ساتھ کھائے تو کیا ہوتا بتائیں پیٹ صاف رہتا اور آپ کو طاقت بھی آتی
مس آ تھ اچھا یاد بوللا
چز ہوتا تو جاہتے ہیں م آپ اچا پ سے اسکول میں فرٹ آتے آپ کے اسکول میں فرسٹ کون کون آتے
ج ہاں جو ہاں بول کے ایک بچی آتی
ہاں تو تم تم بھی آ سکتے نا مگو آنے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے تم سب سے آ کیا کرتے کس میں ٹائم دیتے زیادہ سائیکل چلانے میں کھیلنے ویری گڈ ویری گڈ بالکل یک آپ نے کھیلنے میں کھیلنے میں ٹائم کم دینا سائیکل کم چلانا اور کام جو کرتے نا گھر میں
آپ صبح میں اٹھتے نا پہلے مائنڈڈ ماں تو پہلے پڑھے رکھنا صب اتے میں پڑوں گا ا گا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے تھوڑا ٹم دینا کھیلنے کلنی پھر اس میں نکالنا ٹائم چ کے لیے کھانے کے لیے ممی ڈی ممی ڈیڈی سے بات کرنے کے لیے اور گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم پڑھائی میں سے دینا پڑھائی کے لیے ٹائم میں نکالنا پ تو کیا ہوتا ہے کلاس میں فسٹ آتے آپ پپا ممی جو بھی محنت کر کے جو کام ا آپ کو اس کا اچھا رزلٹ آتا اس کا نتیجہ صاف رہتا معلوم کیونکہ ذک اچھا بچہ ہے م بڑے جنوں کی رسپیکٹ کرتا اور کسی سے بھی گرا کے بات نہیں کرتا بچہ کبھی بھی بڑے جنوں کو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا بچہ چاہے وہ دادا ہو دادی ہو بڑے چاچو ہو چھوٹے چاچو ہے ن ہاں پپا کو بھی بالکل صحیح بولے ممی ممی کو بھی جی جی ممی پپا بولا نے ان کو بھی آپ جوپ سے بات کرتے ہیں آپ تو یہ عادت جو ہے اچھی ہے تو جو عادت جو ہے کی گڈ بائے میں ہوتے گڈ بائے بولے تو
فائگ اسٹپ لیس میں ہم یہ چاہیں اسٹاپ لیس نہیں سپ وہ جت ہے خوب چپ ب ہاں سک حو تو دو منٹ رکو ہیلو
ہاں کا ت
یہاں چ گھر میں
ہاں ہاں تو کبھی بھی میں کیا بولا تمہارے کو گڈ بائی جو ہے اچھا بچھا بولے تو ہوں بولے کام سنتے آپ اور کھیلتے نہیں زیادہ اور ابا کی بات سنتے ہوں بولتے کہ آتے آپ اور دادی اور دادا کس کو بھی اونچی آواز سے نہیں بات کرتے آپ ہے نا صی ہے نہیں ہاں اور مارا فیوریٹ کلر کون سا ہے
دس از مائی یلو
نہیں نہیں ہندی میں بول رہے نہیں اردو میں بولو آ رہا ہوں یلو یا نہیں پیلا کا لیتا ہا سو کیا بولتے یہ لگ ہاں وہیچ تو یہ لوگ ہاں ہاں ہاں ایک بار بولے نا آپ بار بار نہیں بولتے سنے
ہاں
ہیلو ہاں ریسپنس د اور نے بات بات آنسر د ہو د رہے میری آواز آ رہی نا آپ کو
ہاں تو ابھی ایک دم کیا کیا سنے آپ کبھی کیا کیا سنے
اب صبح صبح سے رات تک کیا کیا کرے اور
ہاں
جواب آ نہیں دیتے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے
آ ا اورار کیاار ہو
کیا آئے بھی نہیں
میں بھی نہیں اور اسکول ان تمہارا فیوریٹ کلر پیلا کلر ہے بول رہے نا ہ پلا کلر ر کہ کیاہ ج سے پیلا کلر ہے آپ کو اس میں جیکٹ اچھی دکھتی یا جوتے اچھے دکھتے ٹی شرٹ اچھی ن یا پینٹ اچھا دیککھتا ہے قسمت اچھا دکھتا ہے تمارگ یا یا پل کےلا بھی گاڑی اچھی دکھتی تمار کو ہاںاں اچھا اور کلر تم اب فار اب جو ہے جب آپ گھر اگر لیتے نا آپ یعنی کوئی بھی اگر آپ کا روم جو پورا پیلا کلر کرتے نا آپ جیسے کہ بورڈ و دیوان آبصر زمین پلنگ الماری جو بھی ہے آپ پیلا کلر کا رکھتے ہیں آپ پیلا گلر کیا ہے معلم ایک سنف کیا بول رہ